ہیلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی بتائیں کیسی ہیں آپ
جی الحمد للہ خیریت ہے آپ بتائیے کیسے
جی جی جی الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہے بس ہو گیا بیٹھے ہیں ابھی ناشتے تا نہیں بنیا اب جائیں گے کچھ دیر سے ناشتہ بنیں گے ہاں روز روز کا بس یہی ہے
ا آپ کو تو پورا بہت زیادہ لوگوں کو بنانا پڑتا
ہاں ناشتہ ہو گیا ناشتہ بس بناتے ہیں پھر باقی ٹائم نہیں ب
باقی تین ہاں ہاں
مین تو یہ ہے نا سیکنڈ ٹائم بہت کام رہتا ہے
ہاں سیکنڈ تو مان لے یہاں کے جھاڑو پوچا تک والی نہیں لگائے ہو تو تم لوگ حقت ہے بھیا وہی تو
جھاڑوڑو لگ چکی اوپر ہم لگا لیے ہیں اب ہو گیا جھاڑو پوچا اب ہمارا وہاں بن جائے گا تب دیکھ
وہاں سب اچھے سے کتنا ہوا وہاں کام
ہ چھٹل گئی ہے چھٹل گئی ہے نیچے تین کمرے رکھ رہے ہیں
ہوں اوپر ابھی نہیں بنا رہی کیا ایسا کرو سنو سنو سنو ایسا کرو یہ اوپر نا چھت ڈال کے اور چھوڑ دو
ہاں نہیں اوپر وہ بنوائے گا ارب بنوائے گا
ا ابھی تو بول رہی تھی ہم کہ اپنا اپنا بنوائیں گے الگ الگ
وہ تو بنوائیں گے نا تو اوپر ایک کمرہ پسند بنوائیں گے باقی دو کمرے لی اس کے لیے چوڑنا پڑ گا اس لیے کہ آگے جو ہے نا اتنی جگہ نہیں ہو رہی ہے سنی بھی بنوائے گا کیونکہ
سب اسی میں گھس جاؤ گے کیا پھر وہ گچڑ پچڑ کرو گے پھر سے وہیں نائی
ہاں تو اب ہم کو اکیلے دیں گے اتنا بڑا
نہیں دیکھو ایسے لیتی کہ زمین اور نیچے سے اپر تک ہمارا چاہے وہ دو تین کمرہ ہی کاہے نا ہو
نہیں تو ٹھیک ہے نا اب وہ جو آگے والا جو پورشن ہے نا تو اس میں جو ہے آگے والے حصے میں جو ہے کیوکہ جگہ اتنی زیادہ نکل نہیں رہی ہے تو اگے نیچے گاڑی کھڑے کرنے کا پورس بھی بنے گا تو نیچے صرف ایک کمرہ ہی بن پائے گا اور کچن لیٹ بعد بن پائے گا اپورس پس ہاں اپورس بنے گا جیسے یہاں پہ ہمارے گھر میں ہے پورس تو گاڑیاں کھڑی رہیں گی گاڑی وغیرہ تو جو ہے وہاں پہ بھی ایسے رہے گا گاڑیاں کھڑی رہیں گی سب کی ہے نا تو جو ہے پھر اوپر مطلب سنی ایک کمرہ بنوا لے گا یا تو ہے اور مطلب نیچے اس کا ہو جائے گا اوپر دو تین دو کمرے ارے دو کمرے کچن لیٹ بعد بنوا لے گا پیچھے ریلوے والے میں بنوانا نہیں چاہ رہے ہیں
ہم اوکے ٹھیک ہے ایسا کرنا پیچھے ریلوے والے میں اچھا گارڈن وڈن لگالے نا
لگوائیں گے اور کچن بھی بنوا رہے ہیں پیچھے ہاں پیچھے کچن بنوا رہے ہیں اور تھوڑا سا ایریا چھڑ کے وہ چینل گیٹ لگوائیں گے تو تھوڑا سا پورٹس ٹائپ ہے نا بیٹھنے کا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں دلان ٹائپ کا ہاں تو اب انگن ضرور کر لے نا بڑھیا گارڈن بنال نا وہیں پہ اپنا وہ
ہاں تو جو ہاں تو ایک ایک طرف سیڈ لگ جائے گا گاڑی کے لیے ایک طرف جو ہے ا جھولا ولا لگا دیں گے بچوں کے لیے ہے نا ہاں ہاں یہ سب کر دیں گے اور کچن والے ایریا سے کچن کے ایک بگل میں لائٹ بعد بنوائیں گے باہر والے باہر کے لیے اٹیچ نہیں بنوا رہے ہیں کہیں پہ بھی
ہم ہم ہم
ا اور ایک جو ہے ادھر مطلب ادھر جو تین کمرے لائن سے بن رہے ہیں ادھر گیلری سے جو ہے وہ بنوائیں گے لیٹ لیٹ بات ادھر مطلب گیلری طرف کھلے گا اور ایک باہر اور کچن والا ہم بولے کہ ایک دلان ٹائپ کا جس میں کوئی مہمان ائے وہیں ناشتہ پانی کھانا پینا کھلانے کے لیے کمرے سے کوئی مطلب نہیں
ہم
اس لیے پھر کمرے میں گھس گھس سے کلاؤ نا تو بڑی الجھن ہوتی ہے نی
تو کس کتا وہ وہ
ہاں وہی ہے نا تو اس اس لیے ایسا مطلب کریں گے تھوڑا سا کھلا ایریا رہے اب ہوا نہیں نہیں چھت ڈل گئی ہے اب نیچے کا اب سینٹنگ کھلے گی تو جو ہے وہ ہوگا یہ سب چیز ہے اب جو ہے بن جائے گا تو تو وہاں جو ہے ہم اپنے حساب سے اپنا وہ کریں گے سیٹل کریں گے ہم
صحی بات کب تک ابھی ٹائم لگ جائے گا
ہاں دو تین چار مہینے تو لگی جائیں گے ٹھنڈ تک سمجھیے
ہم اچھا اچھا ہم اور تو ٹھیک یہاں سے مطلب یہ تو پاس میں ہے بنواؤں یہ زیادہ چینج ہو جائے گا
ہاں وہیں تو ارے یہاں تو ویسے بھی جانتے بیماریاں بیماری
ہم تھوڑا کھلی ہا تھوڑا کھلا رم
ارے جگہ مین بدلنا تھا ہم لوگ کو
ہم
ہاں کب سے لگے تھے ہم لوگ وہاں بھی بنوائے تو نہیں جا پائے اور یہاں کبھی رہ ویسے ہی ہو گیا اب لگتا ہے کہاں چلے جائے لیکن انسان جائے تو جائے کہاں
وہ بھی بات سنو ہم
وہی سب اور آپ کی وہاں نند وغیرہ اس سمے مہمان نہیں آ رہے آپ کے یہاں
ہمم ہمم ابھی تو نند نہیں آ رہی ہیں وہ آئی تھی عقیدہ
اچھا
اچھا
چلی ہی گئی وہیں سے نہیں آئییا یہا
کا ہے ناراض ہے کیا
وہی جانے بھیا کہیں ناراض ہے ابھی تو آئے بھی رہ کے گئی ہے
اچھا وہ کم ناراض ہو جائیں کم وہ ہو جائیں لوگوں کوئی ٹھکانا بھی نہیں رہتا نا
نہ ہم کہاں تک ک نقل اٹھائے گا کوئی
ہاں ارے تو یہ کس کو اٹھائی ہیں
وہی بات ہے ابھی تو آئی تھی
ہمم ہاں
جی سگ کے ساتھ آئی تو رہی دو ت دن کیا نہیں تینوں چاروں لوگ ہیں
ہمم ہمم جب اچھااں جب یہاں ہمارے ان کی پاپا کی طبیعت خراب
ہاں ہاں ہاں کا کہے میں آئی تھی
محرم مل
ہاں ہاں نہیں نہیں محرم کے پہلے کی بعات
پہلے ہاں ہاں تو اسی ٹائم
قاہے میں آئی تھی کچھ تھا یار یاار نہیں آ رہا کاے میں آئی تھی
ہمم ہمم چہلم چہلم میں
ہمم
ہاں
سب رہا ہاں سب اس میں اور جیٹھانی وغیرہ آپ کی
جٹھانی بیا سب بڑھیا اپنے آپ میں سب مست ہے
ہ اسمے وہ نہیں آ رہی کیا چھوٹی والی اسمے پیپر چل رہا نا بچ
ہمم ہمم ابھی تھوڑا کم ہے
ہمم
چائ سمجھ نہیں ارہی ہے اور بریانی آپ کیسے بناتی ہیں بریانی کی ریسیپی بتائیے آپ اپنی
کون سی رز آپ کی چاہیے
آ وہ کون سی بناتی ہیں آپ میگنیٹ چکن میرینیٹ کرنے والی بناتی ہیں کہ
ایک ایک پرت والی بھی ایک مسالے والی بھی ایک ٹکہ والی بھی بہت ساری آتی ہے میرے
اچھا مسالے والی بتائیے
مسالے والے تو سمپل جیسے چکن بنائے
ہمم
چن بنا لیے پلاؤ جیسے بن تھوڑا سا مسالے اس کے الگ رہتے ہیں بریانی کے ہمم میرا مسالہ الگ رہتا ہے اس میں ہم سونف زیادہ کھڑی دھنیا اور ہاں میں نا الگ سے تھوڑا سا ضرور پیس کے ڈالتی ہوں اس میں مسالہ اپنا سونف سوکی کھڑی دھنیا اور سوکی دو تین مرچ لال اور الائچی لونگ جائفل جائے پت تری یہ میرا مسالا الگ ہاں کڑا مسالا تھوڑا روس چکےیا
اچھا
اور اس کو پھر توا میں تھوڑا روسٹ کر کے اس کو گرائنڈ کر کے
ہوں
اس میں مطلب تھوڑا سا گریوی میں تھوڑا سا پلاؤ میں ملا دیتے ہیں
اچھا تو آپ پلاؤ جیسے پورا بناتی ہیں پہلے
ہاں بہت ساری پیاز کو لال کر کے نکال لیے پھر اس میں کھڑے گرم مسالے ڈال دیے پلاؤ میں پھر ہے تو لہسن ادرک ڈال دیے پھر یہ والا مسالہ ڈال دیے مگھ ناریل خسخس کا پیسٹ ڈال دیے دہی ڈال دیے ہاں اور
پیاز پیاز تو زیادہ لگتی ہوگی اس میں
بہت زیادہ زیادہ جو ہم بناتے ہیں مسالے والے نا اس میں زیادہ ہی ڈالتے ہیں تبھی فلیور اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہوں مسالا سمجھ میں آتا اور ایسے اگر ویسے بنانی ہے پھر تو پھر کچھ مسالہ مت ڈالے آپ ویسے بنا لیجے
اچھا
چکن کو پورا الگ سے میرینیٹ کر لیجے مطلب لسن ادرک زیادہ تھا کوانٹیٹی میں پھر دہی پھر
مسالے بہت لگتے ہیں بریانی میں
لہسن ادرک دہی گرم مسالہ اور پھر دھنیا مرچ ہلدی یہ سب ڈال کلر ہلکا جارا سا ہلدی ڈالتے ہیں ہاں بنا ہلدی کی نہیں بناتے ذرا سا ڈالتے ہیں اس میں ڈال کے کلر وغیرہ اور وہ مطلب تلی ہوئی پیاز بہت ساری اس میں وہ کر دیتے ہیں میش کر دیتے ہیں اور تیل اوون مطلب اچھا تیل ڈال دیتے اتنا کہ مطلب پکے تو وہ اچھا تیل اس میں آ جائے
ہاں بریانی میں
چکن مسالہ ہوں اس کو میرینیٹ کر کے الگ رکھ دیے اور پھر ہے تو ادھر ہے تو وہ بنا لیے چاول کو کھڑے گرم مسالے ڈال کے اور اس میں بوائل کر لیے بڑی پتیلی میں اس میں پودینہ ہری مرچ ہری مرچ اس مے بھی ڈال دیتے ہیں چکن میں بھی کھڑی کڑی ہری مرچ تھوڑا پودینا پودینا اس میں ڈال دیے نیمو ڈال دیے آئل ڈال دیے کھڑے گرم مسالے ڈال دیے پھر اس کو بوائل کر کے چھان لیے
ہوں
ہاں پھر ہوگیا وہ گنج ایک الگ سے پت پتیلی میں اس میں نیچے تھوڑا آئل ڈالو ہلکا سا لگا کے پھر اس میں رائس چاول ڈالو پھر چکن کا ایک پرت لگا دو پھر پیسا ٹماٹر اور دھنیا پتی ل تلی ہوئی پیاز ڈال دیے پھر اس کے اوپر پھر چاول ڈال دیے پھر جتنا ہے اتنا ڈال کے پورا اس کو دس دم میں رکھ دیے ہوں سیونٹی فائیو پرسینٹ چاول پکانا رہتا ہے اسمے ہوں پھر کیوڑا دال ہاں میں میں تو بہت بں بناتی بریانی اس دن بنائی تھی سنڈے کو نا سنڈے کو نہیں ایک دن پہلے
اچھا اچھا
میں میں سوچی تم کو بلاؤں پھر نہیں ہاں
اچھا اور ویسے ہی بنائیں گے ہم بھی ویس جیسی بتائی ہیں آپ ہم بھی بریانی بناتے ابھی ہاں ہاں
تو کو ریٹیھانا ہوا کاہ جانا تھا
ہاں بریانی ایک دن ابھی بنائے تھے برتھ ڈے تھا اس کا عریب کا
اچھا اچھا
ہاں وہی پرت والی ہی بنائے تھے
ہوں ہوں
بس پرت والے میں یہ ہے کہ مسالہ کم نہیں ہونا چاہیے مسالا اچھا رہتا تب اس میں پتا چل نہیں چاول اور سوکھے سوکھے نہیں اچھے لگتے
تیل برابر ہونا چاہیے مسالہ برابر نمک برابر ہاں ہاں
ہاں چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی جی جی اللہ حافظ